السلام علیکم
سلام کیسے ہیں آپ
ٹھیک ہے ہم آپ بتائیں آپ کیسے ہو
جی جی ہمارے سب خیریت آپ کے گھر سب خیریت
ہاں سب خیريت اچا ہو روٹی پانی ہو گیا ہے آپ کا
سبھی ہم نے کھانا وانا کھایا ہے بس اب ممی کے ساتھ تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں پھر ممی تھوڑا پل کا کانا بنائیں گی تھوڑا ہم کام وام ہے باہر بھی جاا تھوڑا سامان وامان خریدنے پھر وہاں جائیں گے
اچھا اچھا
تھوڈا فاسٹ فوڈ کھائیں گے پھر گھر آ جائیں گے
اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے ہاں باہر کا ویسے کم کھانا چاہیے صحت کا دھیان رکھنا چاہیے
جی ہم سوچتے ہیں باہر کا کم کھائائےیں لیکن پھر بھی اب آج تو سنڈے ہے تو آج تو تھوڑا بنتا ہی ہے باہر کا کھا سکتے ہیں
ہاں یہ تو ہے
ویسے تو ہم پورا پورے ویک نہیں کھاتے بس سنڈے کو تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں
اچھاا سننی صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ صحت ب صحت بہت ضروری ہے
کون ہی کایا جاتا ہے بس پانی پانی پیتے رہ اور ب ممی نے پراٹھے کھلا دی ہے بار بار پیاس لگ رہی ہے
ہوں
تلے ہوئے تھے وہ پراٹھے کھا لیے پھر گھی بھی کایا ابو آپ پیاس لگتی رہتی ہے
صی ہے صی ہے صی ہے
جی آپ بتائیں اور آپ کی گ سب خریت
ہاں سب کہہ رہی اس سے اللہ کی رحمت ہے بہت ہاں بہت اللہ کی رحمت ہے بہت
آپ گھومنے نہیں گئے اس بار کہیں پر
اس پر گھومنے ار میرے خود کے پروجیکٹ پہ کام ہو رہے ہیں تو تھوڑا بزی چل رہا ہوں تو اس سال تو مشکل ہی لگ رہا ہے کہیں گھومنے کا
اچھا اچھا ہم بھی ج ہم نے بھی تھوڑا پلان بنایا بھی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہیں گھومنے جائیں پوری گرمیاں تو ہم گھر ہی بیٹھے رہے میں پورے ایک سال سے نکلی نہیں ہوں باہر کہیں بھی مجھے پورا ایک سال ہو گیا ابھی نک نکلے ہوئے گھر سے باہر
صحیح ہے صحی نہیں جانا چاہیے گھومنے اچھے اچھے جگہوں پہ جانا چاہی لطف اٹانا چاہ
جی جی آپ میں پورے ایک سال سے اپنے بس ایک ہی شہر میں رہ رہی ہوں مجھے بہت زیادہ ابنا ایسا ہو کہ مجھے کہیں باہر جانا ہے یہاں سے تو فائنلی میں کل کہیں باہر جاؤںگی
اچھا اچھا
تب بھی میں نہیں گئی تھی وہ بول رہی تھی اجا اجا میں نے کہا چلو چھوڑو اپ اؤ گے تو ہیں یہیں پر پھر وہ یہیں ا گئی تھی لاسٹ میں تو پھر میرا من تو بہت تھا جانے کا پر پھر میں من نہیں کر رہا میری جان ایک من نہیں تھا ایک من تھا جانے کا تو ہم نے نہ جانے والا من اپنایا
ہاں ہ
اب ہم فائنلی ایک سال بعد نکلیں گے گھومنے کے لیے
صحی ہے صحی ہے صحیح ہے
گرمی بھی ہے گھر سے نکلنے کا من ہی نہیں کرتا گھر پہ ہی بیٹھے رہ اور کہ ہی جائیں
ہاں وہ تو ہے
بہت مشکل سے نکلا جاتا ہے گھر تو کتنا مڈا گ
جی جی اور بتائیں آپ کے گھر سب خیریت سب ٹھیک
ہاں سب کہہ رہے تھے سے الگ کے ریم میں
ایک سائڈ
گرمی تو ادھر بہت زیادہ ہے
اچھا بہت زیاد گرمی ہماریے سائڈ بھی بہت زیادہ گرمی ہے بارش نہیں ہوئی آپ کے سائڈ
بارش کل ہوئی تھوڑی سی
اچھا اچھ اچھا ہمارے سائڈ تو وہی ہمار سائڈ ہوئی نہیں نہ کل ہوئی نہ رات کو ہوئی ہمار سائٹ پرسوں رات کو ہوئی تھی اس کے بعد تو ہوئی ہی نہیں لیکن یہ نا اب گھر میں رہاو تو پ پتا نہیں چلتا اگر آ باہر جاؤ نا تب چلتا ہے گرمی گھر میں تو کہاں ہی پتاہ چلتا ہے اے سی ہے کولر ہے تو بیٹھنے پت چلتا ہی نہیں ہے اب بنا اس کے رونا پھر پتا لگتا ہے اب اس کے ایسا ای ہیبٹ ہوگی ہے کہ بنا اے سی کے آپ کہیں سو نہیں سکتے
صحی ہے صحی ہے
مجھے تو بہت گندی ہیبٹ ہو گیا ہے
اپنی امی کےب بھی اگر آتی ہوں تو جیسےاتے ہیں کہ جیسے صبح آؤں گی شام چلی جاں گی وہ بولتی ہے سو سجا ایک بار تو میں سو بھی گئی تھی بہت دیر تک اٹھی رہی اٹھی رہی اٹھی رہی اٹھی رہی دو بجے سوئی میری امی نے مجھے سونے ہی نہیں یا امی مجھ سے باتیں کرتی نہیں بتائ خود تو سونی تھی مجھے بھی نہیں سونے دیا باتیں کرنے لگ گئی باتیں کرنے کرتے دو بج گیا پتا پت ہی نہیں چلا جب ٹائم دیکھا تو دو بچ چکے تھے
آپ کے پاس بہت دبی دبی آ رہی ہے
کچھ خاصی گفتگوکھی ہوگی اپنی امی جان کے ساتھ
ہاں ہاں بہت بہت زیادہ جب باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنا پ کا
اچھا اور بتائیں آپ کو غزلیں سننے کا شوق ہے
گزل سننے کا نہیں نہیں مجھے خالی مجھے مجھے بس گانے سننے کا شوق ہے بٹ پنجابی گانے کبھی کبھار سنتی ہوں ہندی گانے زیادہ سنتی ہوں اریجیت کے گانے زیادہ سنتی ہوں اور ایسے سانگ زیادہ سنتی ہوں میں ارریجیت وغیرہ کے باقی اس گانے میں بہت کم ہاں جاسمین کے گانے بہت زیادہ سنتی ہوں جاسمین سینڈس کے
اچھا
پنجابی گانے میں تھوڑا کم سنتی ہوں میں بٹ لیکن جب پھر جیسا کہ شادی وادی میں جاؤ پھر تو پنجابی گانے بچتے ہیں اس میں تو پھر
جو نے لیا جو نے لیا سننا نا جب پڑھنا جو نے لیا
ضرور
اکر اکثر جو نے لیا کہ کہ تم ہم سے ملنے آئے ہو تو شریف رکھے ہمارے در پہ
ہوں
ہم خود کو اپنے خود کے اندر سے لاتے ہیں بلا کے آپ کو تب ہی جا کے آپ ہم سے مل پاؤ گے ہ کرنا نہیں ہاں تو کتنی اس میں گہری باتیں کہہ دی تو یہی بات ہے مجھے جوور نہیں لیا بھی بہت اچھے لگتے ہیں جی
جی جی بہت اچھی آپ نے بولا میں ایسے جلدی سے زل لکھ نہیں ہوں بٹ تھوڑا بہت مجھے خود کو لکھنے کا شوق ہے
ہاں
تھوڑا بہت میں خود لکھ لیتی ہوں ابھی ایسا مجھے یاد نہیں ہے ج تو تھوڑا بت خود سے لکھ لیتی ہوں لائک جیسے کوئی گانا اگر آیا ہے تو میں جیسے ک کوئی ابھی جیسے ریسینٹلی ایک گانا چل رہا ہے بہت خط
خط خط
ہوں ہوں پ تو
تھوڑا سا فرمائیں ہمارے یہاں
جیسے ارے نہیں سنا گانا اپنے خطر
نہیں نہیں
یہ پنجابی گانا چلتا رہا ہے وہ والا جو تیرے لی مندر یہ والا نہیں سنا
آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے تھوڑا سا سنائیں ہمیں تھوڑا ہم بھی تھوڑا سا
نہیں یہ نا یہ نا ابھی ریسینٹلی گانا ہوا تو میں نے تھوڑی سی جیس اس میں جو ایک دم اس کی بہت زیادہ لائن ہے وہ کچ جو بہت زیادہ فیمس لائن ہے کچھ مجے نا یاد نہیں ہے بٹ اس کی جو بہت جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ یہی والا گانا ہے تیرے لیے مندر میں جاما س کے بٹ میں تھوا اس اپنا اپنا تھوڑا ایڈ کر تو میں نے اپنا لکھا تھا وہ کیسے تھا ہاں میں سناتی ہوں رکاڈ یاد کر لو ہاں تو میں نے ایسے لکھا تھا جب سے دیکھیھی تری آنکھیں اب نہ دیک ہوں کچھ جہاں پہ سب کی دنیا ہے الگ پر مری تجھ میں بس رہی ہے میرے لیے گھر تو بنائی دے اس میں ہاتھوں سے جلائی ہستی رہوں میں دعا تری ہو میری ہنسی کو نظر نہ ہاں الگ ہی بس اتنا ہی لکھا تھا میں نے تھوڑا سا اس میں
کیا بات ہے بہت بہت بہت بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا
چلیے کسی نے تعریف کری نہیں مجھے تھوڑا بہت لکھنے کا شوق ہے میں کبھی کبھار ایسے گانے لکھ سن بہت زیادہ سنتی ہوں تو میں لکھ لیتی ہوں بہت ایسا بہت زیادہ نہیں بٹ ابھی ریسینٹلی مجھے
جو جون ایل ایک اور کہتا نا لائن کہتا تا نا
جی
آپ میرے اتنے قریب آ رہے ہو لگتا ہے جدائی کا وقت آ گیا ہے
دوبارہ رپیٹ کرنا
کیا آپ میرے اتنے قریب آگئے ہو
اچھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے وقت آ گیا بالکل صحیح بات ہے صحیح ہے یہ صحیح بات ہے کہیں نہ کہیں مجھے سے لگتا ہے شاید یہ چیز ٹرو ہے بچڑنے کا وقت ہے ہاں یہ صحیح بات جب ایک ریسینٹلی کو بولے تو اگر ایک رشتہ ہنڈریڈ پرسینٹ وہ ایک دم بہت کلوزلی چل رہا ہے تو وہ ختم ہونے والا ٹائم اس کا آ چکا ہے دس واز ٹرو
صحیح ہے صحیح
یہ صحیح بات ہے میں بس کبھی کبھی نا آپ خود لکھ جیس آپ کو شوق ہے لکھنے کا
نہیں مجھے لکھنے کا شوق نہیں ہے بٹ میں سننے میں زیادہ دھیان دیتا لکھنے کے کبھی میں نے کوئی
اچھا میں پتا کب لکھتی ہوں جیسے اگر بہت زیادہ بارش اور موسم ایک دم ایسا ہے ہوا چل رہی ہے اور بارش آ رہی ہے ایک دم میں بیٹھی ہوئی ہوں تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے لکھنا تب میں بہت زیادہ لکھتی ہوں پھر
ہممم
پھر اتنی اچھی اچھی فیلنگس مائنڈ میں آتی ہے گر تو لکھتے جاؤ
کہتے ہیں کل میں سے نہیں شعر و شاعری دی تی
ہممم
اس کے بدلے وہ اس کی محبت مانگتی ہے
بالکل بالکل صحیح بہت سہ بہت زیادہ پڑھایا مجھے لگتا ہے تاکہ چیزوں کو
کہ کسی بھی قلم کسی کو اتنا کچھ دیتی ہے شعر ری دیتی ہے ڈیپ دیتی ہے بٹ اس کے بدل قلم نے اس سے اس
جو مطلب اندر کچھ لکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈیپ اس چیز میں چلا گ ہوتا لائک اگر ہم پجھے کوئی سیڈ سانگ لکھتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے یا پھر تو اس کو پتا ہوتا ہے ایموشنس کیسے آتے ہیں کیسے فیلنگس آتے تی ہیں
کیاتے نا کہ ہم نے قلم کو تو پا لیا ہے پر قلم نے ہماری محبت چھین لی ہے ہمارے سے
بہت صحیح یہ سب پڑھے ہوئے ہیں کیا آپ نے خود لکھے ہوئے ہیں
یہ تھوڑی بہات ہم بنا لیتے ہیں خود سے تھوڑا بہ مکسچر ہے کہ نہیں سکتے کہ ہماری قلم ابھی نہیں ہے مطلب کہ
تھوڑا بہت اسے کب کبار لکھ لیتے ہ شاید ہی تو مجھے کبھی کبار نکل جاتی ہیں نکل جاتی ہیں بٹ سانگ میں زیادہ لکھ لیتی ہوں کبھی کبھار تھوڑا بہت لکھ لیتی ٹائم پاس کے لیے اچھا لگتا ہے مجھے لکھنا ابھی مجھے ریسینٹلی شوق چڑھا ہے لکھنے کا اور مجھے شوق کھانے تو مجھے ریسنٹ پ شوب چڑھا ہے لکھنے کا
جب میرا بن کر توبا لکھ لیتی ہوں وہ جب من نہیں کرا
کوئی کوئی لائن لکھی ہو تو بتیں ہمیں
ایسے میں نے کچھ نہیں لکھا بس جب میں نے لکھا تھا میں نے آپ کو سنا دیا یہ میرے لفظ تھے جو میں نے لکھے ہوئے تھے کہ رسینٹلی شوق چڑا تھا بس میں نے بھیبس دو تین لائن یہی والی لکھی ہیں ابھی تھوڑا اور شوق ابھییس موسم اچھا آ گا بارش والا موسم ئے گا ویدر آئے گا ہوا طوفان تو اس میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے لکھنا تو میں اس میں زیادہ لکھتی ہوں اس موسم میں بیٹھ کے جی جی چلے ٹھیک ہے لگاتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ نا